السلام علیکم
وعلیکم السلاماں بتائی
کہتے ہیں جی جی ہم بڑھیا آپ بتائیں آپ کیسا خیریت
سب تم کہتے آپ کے ہمیں امی ابو بھائی جان سکتی ہیں
جی جی ہمارے یہاں سب خیال ہے بس اللہ کا شکر ہے آپ بتائیں
میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں بچوں کو ٹی وی دینا چاہیے مطلب فون وغیرہ دینا چاہیے نہیں
جی جی یہ تو بڑی گمبھیر وارتالپ گفتگو کرنے کے لیے آپ نے ٹاپک چنا ہے اس مدے پر ہم جتنی بات کریں اتنی ہی کم ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمارے پڑوس میں بھی کئی سارے بچے ہیں ڈیڑھ ڈیڑھ سال سے دو دو سالوں کے وہ بچے فون اور ٹی وی میں اس طرح دیکھ دھن رہتے ہیں انہیں کچھ دکھتا ہی نہیں ہے ان کے علاوہ بس انہیں فون یا ٹی وی دکھاتے رہے تو وہ چپ چاپ بیٹھے رہیں گے آپ ٹی وی یا فون بند کر دیں تو ان کا رونا شروع ہو جائے گا
دوسرے میں بھی دیکھی جاہ رہتا ہوں ہمارے گھر کے بھی تو ٹھیک پیھے ایک بچہ رہتا ہے کافی ڈھیان ڈھنا سا ہو چکا ہے اب تو فون میں گھسا رہتا ہے ہر ٹائم فون چھوڑتا نہیں ہے لینگویج کافی اثر پڑ رہا ہے اس کی آنکھیں بھی تھوڑی ڈھریں ترچ ترسی سے ہو رہی ہیں
آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ دیکھیں گے تو یہ چیز مدعا جو ہے بہت گمبھیر ہے گھر والے اس چیز کو سمجھتے نہیں ہے کہ جی پھر آپ گھر والے مان نہیں ان کے
مان گئے اب تو وہ تھوڑا کٹم فون سے یوز کرتا ہے اس کی آنکھیں میں ڈیزر سیدھی ہو رہی ہیں
جی جی آپ بالکل صحی فرما رہے ہیں ہم آپ کو جی جی ہم کو بتاتے ہیں دیکھیے جب بچہ فون یوز کرتا ہے تو اس کے جو آئز ہوتی ہے اس پہ بہت زیادہ اور فرق پڑتا ہے اور اس کے بع آئیسڈ ویک ہو جاتی ہے
ہوں
بٹ گھر والے اس چیز پہ دھیان نہیں دیتے ہیں اور پھر بعد میں دیکھیے وہ چیز جو ہے بہت بڑی پروابلم کا کریئٹ کر دیتی ہے بہت بڑی پرابلم ہمارے حساب سے تو بچوں کو دیکھو جتنا ہو سکے نا فون اتنا ہی کم دے
دیکو میں ابھی یہ کہنا چاہوں گا فون کام رہا ہے میں فون جو کم یوز یوز کرتا ہوں تو بچوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ فون نہ دیا جائے کافی حد تک
بالکل بالکل دیکے ہم بچوں بولتے ہیں کہ فون سے اچھا اچھا بس ٹی وی ہے آپ بچے کو ٹی وی دکھا دیں دیکھیے فون کا کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ بچوں کو فون دیں گے فون میں وہ جو چاہے وہ دیکھ سکتا ہے لیکن ٹی وی میں آپ اس کو جو دکھانا چاہیں گے وہ وہ دیکھے گا
بالکل صحیح فرمایا ہے آپ دیکھو جی تو ہے ایک بڑی بات کہ بچوں کو ٹی وی دینا چاہیے پر فون نہیں فون میں وہ کچھ بھی چلا لیں گے ٹی وی میں تو جو ٹی وی دکھائے گا وہ دیکھنا پڑے گا انہیں
دیکھیے فون میں کئی بار ریلس ایسی آتی ہیں بوسنگ والی ریلس آتی ہیں اب بچوں کو توو توڑاک والی ریلس آتی ہیں لیکن بچے کو کیا ہم کیا بولے جب وہ دیکتا ہے وہی وہ سیکھتا ہے تو اس میں اگر وہی دیکے گا تو وہی سیکھے گا
ہوں دیکھو میں تو کافی کوشش کرتا ہوں
نہ ہو سکے بچوں کو فون کم دے آپ ٹی وی دکھا دیں دیکھیے ٹی وی دیکھنا ایک بیٹر آپشن ہے کیہ ٹی وی میں آپ اس کو کارٹون دکھائیں گے بس جو آپ چاہیں گے آپ اسے وہی دکھائیں گے لیکن فون میں وہ جو چاہے گا وہ وہ دیکھے گا
دیکھو کنا ایک ان کی خود کی ہیبٹ بن چکی ہے میں فون چھوڑ نہیں پاتے بالکل بھی میں چاہوں گا کہ ان کی ہم ایے ایسی ہیبٹس کر دیں کہ انہیں فون بہت کم یوز کرنا اچھا لگے زیادہ یوز کرنا
ایک دم سے میں بتاتی ہوں آپ ایک دم سے آپ بچے کا فون نہیں چھلوا سکتے پہلے آپ کو بچے کو آپ کو فون سے ٹی وی پہ لانا ہوگا ٹی وی کے بعد آپ اس کو دھیرے دھیرے چینجنگ کرنے شرو کر سکتے ہیں لیکن ایک دم سے ج ہم فون چھوڑو دیں بچے کا دیکھیے وہ نہیں ہوگا اس میں بہت پرابلمس آئیں گی
آج کل کے بچے تو دو دو فون لے کے بیٹھ رہےتے ہیں
جی جی آپ صحیح فرما رہے ہیں یہ چیز بہت زیادہ کومن ہو چکی ہے جی بالکل اور دیکھیے ایک تو ہوتا ہے کہ آج سل آپ دیکھا ہوگا کہ بچوں کے ہالیڈے ہومورک وغیرہ میں سب فون پہ آنے لگ گئے ہیں
ہوں
تھوڑا اس کا بھی وہ جاتا ہے
مین پرابلم یہی تو ہے ان کا ہالیڈے ہوم ورک وغیرہ وغیرہ فون پہ آتے ہیں یہی مین پرابلم ہے پت ہے کیوں
جی جی جی
اس لیے ہے کہ جیسے کہ اب ویسے ممی ڈیڈی کو فون دینا پسند نہیں ہے بچوں کو ہے نا جی بٹ انہیں دینا پڑے گا اس ٹائم
بالکل
تو اس چیز سے تھوڑا مجھے بہت عیب سے لگتا کہ نہیں ایسا نہ ہو دینا نہ پڑے بچوں کو فون
دیکھیے پہلے کتنا اچھا تھا پہلے ہمارے ٹائم پہ فون ہوتے ہی نہیں تھے تو ہم لوگ فون کا یوز کرتے ہی نہیں تھے لیکن نہ فون ہوتا تھا نہ ہم یوز کرتے تھے اور ہم لوگ ٹائم پہ اسکول کام بھی ہمیں اسکول میں ڈائری پہ لکھوا دیا کاپی کے پیچھے لکھوا دیا ایسے لکھواتے تھے
دیکھو میں اپ اپنی بتاؤں نا تو ہمارے ٹائم پہ تو فون بالکل ہوتا ہی نہیں تھا ملتا ہی نہیں تھا مطلب ہمیں فون ہے نا اور اوپر سے ستان اور چڑھتی تھی ہم نے ابو سے ہے ا کوئی غلطی کر دیتے تھے تو ہمارے گردن پہ لات ہوتی تھی امی کی ابو نے ہمارا سر پکڑ رکھا ہو تھڑا دے بیلٹ دے بیلٹ دے بیلٹ دے بیلٹ بیلٹ ہی بیلٹیں پڑتی تھی
ہمارے ٹائم پہ تھوڑا سا اچھا تھا کہ چلو اب گھر والوں کی باتیں ہم مان لیتے تھے اور اب والے جو بچے ہیں وہ باتیں نہیں مانتے گھر والوں کی
یہی تو دیکھو میں تو یہی کہنا چاہوں گا جتنا ہو کہ بچیس نے بچوں کو بچانا چاہیے اس چیز سےھ فون اور یہ چیزیں نا ہمارے آی جنریشن کو خراب کریں گی اگر اچھا یوز کریں تو اچھا بھی کریں گی جس کی جنریشن اب جو ہم نئے بچے ہیں ان بچوں کو اگر ہم ص فون میں اگر فون ہم انہیں صرف اونلی اسٹڈی لیول دیکھیں دیں اسٹڈی کے لیے یوز کے لیتے ہیں تو یہ آگے والی جنریشن بہت بڑھیا بھی رہے گی بٹ اگر ہم انیریں فون صرف چلانے کے لیےتےے تو آگے والی جنریشن کی ریٹ
ٹیکنالوجی کا یوز کرنا دیکھیے اگر ٹیکنالوجی ہے تو ہمارے یوز کے لیے ہی بنائی گئی ہے لیکن لوگ اس کو کا یوز کر مس یوز بھی بہت زیادہ کرنے لگ گئے ہیں بالکل وہی ہم فرما رہے ہیں کہ لو یوز کے ساتھ ساتھ ہاں اس کا مس وز بھی بہت زیادہ کرنے لگ گئے ہیں جو کہ صحی نہیں ہے
دیکھو میں تو زیادہ تر کوشش کرتا ہوں کہ جس سے ہو سکے بندے کو نا کہتے اسٹڈی پہ دھیان دینا چاہیے اپنی اسٹڈی پہ فوکس کرنا چاہیے میں کافی کرتا ہوں اسٹڈی فوکس
جی جی بہت صحی فرما رہے ہیں دیکھیے میرے حساب سے اگر آپ کام کرتے ہیں تو اپنے کام پہ فوکس کریں اگر آپ اپنا وہ کرتے ہیں اپنا اسٹڈی کرتے اپنے اسٹڈی پر فوکس کرے بیکز اگر آپ کا فیوچر اچھا ہوگا تو وہ آپ کے لیے اچھا ہوگ دیکھیے کل کو آپ کو پرابلم نہیں ہوگی
اب بچوں کو فون اگر ابھی سے ہم دینے لگ جائیں گے تو وہ اسٹڈی پہ فوکس کیسے کریں گے فون اگر صرف چلانے کے لیے دیں گے تو اگر ہم انہیں اسٹڈی لیول فون یوز کرنے کی دیں گے تو وہ آگے پڑھائی میں ان کے کافی کام آئے گا
لیکن تب بھی اگر آپ بچوں کو کہیں گے ن کہ لو بچوں کام کر لو کام کرنے کے بعد ہی فون یوز کرتے رہتے ہیں اور جب آ ان سے پوچھیں گے تب تو کو بولیں گے کہ اب تم کام کر رہے ہیں
ہوں دیکھو ہر بچے کافی بچے چلاق بنتے ہیں جیسے کہ اگر پیچھے میں بتاؤں پہلے کے ابھی کچھ پیچھے ایسا ہوتا تھا کہ اگر ہم نے کسی بچے کو فون دے دیا ہمارا کوئی پرسنل ارجنٹ کال آ رہی ہے تو بچے ایسی ہی کال کٹ کر دیتے تھے
بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ ایک دم صحی فرما رہے ہیں
اسسی باقی ہمیں نقصان بھی کافی ہے اس چیز سے بچے فون وغیرہ توڑ دیں گے تو پھر کیا فائدہ
ہ بالکل گیم کھیلتے ہیں دیکھیے فون میں انسان کافی ساریے اس کی پرسنل چیزیں ہوتی ہیں تو تھوڑا فون بچوں سے دور رکھنا چاہیے میرے حساب سے تو ہر کسی کی پرسنل لائف کسی کو بھیچتا
ہاں جی ہاں جی
ہم چلو وہ تو ٹھیک ہے لیکن چ کرڑتا ہے پانچ پانچ سال کے بچے کیا ایسے ووریات کےمے پہ بندہ کیا کرے پیرنٹس پہلے دھیان نہیں دیتے بع میں بولتے ہمارا بچہ فون بہت زیادہ یوز کرتا ہے جب آپ دھیان میں دیں گے تو بچہ آپ کا فون ہی یوز کرے گا چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی ہم لوگ کہیں پیچھے گھومنے گئے تھے ٹورسٹ ایریا تھا وہ
ہوں
تو
تو آپ کی بات ہے مو ست چاہیے
بالکل بالکل سچائی تو اپ س سونے تو نہیں پہلے تو چھوٹا بچہ بھی تھا جسا ہھ
ہوں
تو بچہ جو تھا ان کا وہ نا اس کو کھانا کھلا رہے تھے سینڈوچ وغیرہ لے کے تو بچہ بولا میں نہیں کاؤں گا تو اس کے گھر والے بول کیوں نہیں کائے گ وہ کا جا رو جا رہا رو ج رہا کہ میں نہیں کا میں نہیں کاؤں گا اس کو بوک لگ رہی تھی لیکن وہ تب بھی نہیں کا رہا وہ بول رہا ہے نہیں کاؤ گا میں نے اس کی ممی نے کہاے کہ کیوں نہیں کا کیوں نہیں کھا تو پھر میں نے دیکا بچہ بہت ا اب دیکھا اپنے من میں آتا ہے بچوں کو بوک لگی ہے پیاس لگ جا کے پوچھ لیتے کچھ چاہیے ہوگا تو ہم ہیلپ کر دیں گے تو ایسے ہم اس کے پاس گئے ہم نے ان سے کہا کہ آپ کا بچہ کانا کیوں نہیں کھا رہا یہ سینڈوچ آپ لیا ہے پانی چاہیے کیا چاہیے بتاؤ تو بولے نہیں ہے نا تو ہم نے کہا ابھی تو آپ فون دے دو پھر فون مانگ رہا ہے تو بولے فون ہمارے پاس ابھی ہے نہیں ہم لگ اپنا فون جو ہے ہوٹل میں چھڑ کے آئے ہیں کی اب یہاں ایسا ہے کہ دیکے تھوڑا چور وغیرہ کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے تو اپنے فون وہ ہوٹلس میں رکھ کے آئے تھے اور وہ اب تو بس کیما وغیرہ فوٹو وغیرہ کلک کرنے کے لیے فون وغیرہ ہو میں چھوڑ کےئے ہیںط تو ہم نے کہ بچے کا فون چاہیے تو بولے ہاں میں نے کہا اپنے بچوں کو اتنی گندی ڈال رکھی ہے فون کی کہ آ کا بچہ بنا فون کچھ کا نہیں رہا ابھی تو چلے ہم آپ کی مدد کے لیے آ گئے ہیں لیکن اگر کچھ ورد کے لیے نہ آتا تو پھر آپ کیا کرتے اتنی آپ کو ہیبٹ نہیں ڈالنی چاہیے بچے کو فون کی اتنا زیادہ فون پہ ڈیپینڈ ہو جائے کہ وہ فون کے بنا کھانا ہی نہیں کا رہا ہے اتنا رکھو کہ چلو وہ کھانا کا رہا ہے چلو کبھی کبار آپ مان سکتے ہیں پرابلم ہو جاتا لیکن ہر بار آپ ایسے دیکھے کہ وہ کانا ہی نہیں کا رہا ہے بنا فون کے آپ کو تبھی کھانا کھائے گا تو یہ ہیبٹ بہت زیادہ بگاڑ رکھی تھیہوں تو ہم نے انہیں بولا کہ آ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو تھوڑا سا سمجھ جانا چاہیے اپنے بچے کو وہ بولے کہ ہماں ہم سگی سامنے کا زیادت نہ بہت ہی ہے ابھی تو چلو آپ بچپنا ہے جب بڑا ہوگا پھر کیا کرے گا پھر آپ کیا کرو گے تو انہوں نے اس بات کو بڑی گمبھیرتا سے بڑے پیار سے سمجھا اور بچوں کو بھی سمجایا پیار سے بچے سے گفتگو کری بچا ایسا نہیں کرتا مطب پندرہ منٹ بچوں کو فون دیا بچے نے سینڈوچ کایا اپنا اس کا پٹ بھر تب وہ شانت ہوا
دیکھو عادت تو ہے ہی ہے کچھ فون یوزنے کی جب تو ہمیں بھی کھ کھاے بھی تھے فون یوز کرنے کی بٹ اتنی نہیں ہے جو بچوں کو ہو جاتی ہے آج کل میں چاہتا ہوں کہ بچےہاں سےرے بہت کمی سے کمی فون یوز کریں فون تو ان کےے بالکل صحی نہیں ہے میرے مطابق فون ایک ایسا ہے جو اگر بندہ صحیح سے یوز کرے تو کام بھی آتا ہے نہیں صحیح سے یوز کرے تو بےیکار ہے اور بچوں کو یہی کہنا چاہوں گا اسٹڈی لیول یوز کریں اپنا فون جاب لیول یوز کریں فون اگر جاب کرتے ہیں تو
بچوں سے کہ بچوں اگر آپ فون یوز کر رہے ہیں آپ کا کوئی کام ہے تو آپ لیں اگرپ کو کام نہیں ہے تو فالتو میں آپ فون یوز نہ کریں لیکن آج کل کے بچے سنتے ہی نہیں ہیں اپنے امی ابو کو ہم ان سے کیا ہی بولے ہم ان سے کہتے ہیں بچے سنو تو وہ سنتے ہی نہیں ہے انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا دیک کہ اس کے امی ابو کیا کہہ رہے ہیں کیا ان سے نہیں کہہ رہے ہیں
کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا اور چلو ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں بات کسی اور دن
اوکے اوکے ٹھیک ہے خد آ کے